وعلیکم ورم و ببرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الرکاتہ
بھائی ج نام ٹھیک ہو
جی بھائی جان میں بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا کرم ہے آپ کیسے ہو بھائی جان
بھائی جان میں بھی بڑھیا ہوں آپ کے گھر پہ سے بھی ٹھیک ہے
جی بھائی جان اللہ کا کرم ہے سب ٹھیک ہے الحمد للہ آپ کے گھر پ سب ٹھیک ہیں
ہاں میرے گھر پے بھی سب ٹھیک ہے تو میں ایسے ہی بیٹھا تھا میں نے سوچا کہ آپ سے بات کر کے کچھ جانکاری حاصل کر لوں بھائی جان آپ کو پتا میں ایسے ہی سوچ رہا تھا کہ آج کل لوگ مطلب آج کل بلکہ ندیوں کو کیا ہوا ہے پانی کو کیا ہوا ہے لوگ بہت ہی زیادہ ضائع کر دیتے ہیں تو میں اسی پہ بات کرنا چاہتا تھا کہ ہم اس پانچ کی کیا ضرورت ہے ہماری لائف میں ہمیں اس کا کیاان رکھنا چاہی ہے نا تو بھائی جان میں آپ کو بتا دوں جو پانی ہماری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے اکثر کہا جاتا ہے نا پانی ہی زندگی ہے اور یہ بالکل سچ ہے اگر پانی نہ ہو تو انسان جان مطلب کہ انسان جانور پودے اور پوری دنیا کی زندگی ممکن نہیں ہے ہم روز صبح اٹھ کر پانی پیھ پانی کے بنا ہمارا کوئی بھی کام مطلب کہ پورا نہیں ہو سکتا تو سب سے پہلے بات کے لیے ضروری ہے ہماری مطلب کہ جو باڈی ہوتی ہے وہ زیادہ حصہ پانی سے ہی پنج ہوتی ہے تو اگر ہم کم پانی پیئیں گے تو ڈیہائیڈریشن ہو سکتا ہے اس سے تھکان کمزوری اور ہیلتھ پرابلمز ہو سکتی ہے اس لیے ہمیں رو بلا کہ روز ان پانی پینا چاہیے ت کہہ ہماری بلک ہم ہے نا
آپ کی بات بالکل صحیح ہے
میں آپ سے بھی کچھ سننا چاہتا تھا اسی پ
تو ہے نا ہمارے جیون میں بانی بہت امپورٹینٹ ہے ہمیں جتنا کم ہو سکے نا اتنا کم پانی بگاڑنا چاہیے جتنی ضرورت ہوناا اتنا ہی پانی کو کام لینا چاہیے یہ ہمارے رسول پاک کی سنت میں ہے
ہاں بھائی جان اپنی بالکل صحی
بہت سارے لوگ ووجو بناتے ہیں جس میں بہت سارا پانی جضائیا کر دیتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے صرف ایک استبال یا ڈیھ استبال جتنا پانی یوج لینا چاہیے اور لوگ کپڑے دھونے میں بھی بہت سارا پانی جایا کرتے ہیں جبک اتنے پانی بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے
ہاں بھجا آپ نے بالکل صحیح کہا تو آپ کو
کام میں لیا پانی ان کو اس پانی کو اب ان کو پیٹ پودوں میں ڈال دینا چاہیے جس سے اب ان کو پانی کی بچت ہوگی ان کے لیے الگ پڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی
ہاں بھائی جائی تو میں آپ کو کہہ دوں کہ کھیتی کے لیے بھی پانی بہت ضروری ہے کسان فصلوں کو پانی دیتا ہے تبھی مطلب کہ ا فصلیں اس کی فصلیں چاول سبزیاں اور پھل اگتے ہیں تو آپ کو تو پتا ہی ہوگا اگر بارش نہ ہو یا پانی کی کمی ہو جائے تو فصلیں خراب ہو جاتی ہے اور لوگوں کو کھانے کی چیزوں کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جانور ہی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے
نہیں ر دنیا کی ایسی کوئی سی بھی مخلوق نہیں ہے جو پانی کے بیر رہ سکتی ہے یہ اپنے اللہ کا کرم ہے جو پر اللہ اپن کو دے رہا ہے اتنا پانی
بڑھ ہے تو جانور بھی مطلب کہ جو آپ کے کہاں کوئی بھی مخلوق اس کے بغیر جا نہیں رہ سکتی تو اس طرح مطلب کہ پودے اور درخت بھی پانی سے پانی سے ہی ہرے بھرے رہتے ہیں اگر انہیں پانی نہ ملے تو وہ سوکھ جاتے ہیں تو آج کے دور میں پانی کی کمی ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے تو بت سے والل کے علاقوں میں لوگوں کو صاف پانی آسانی سے نہیں ملتا کچھ لوگ روز روز کی کلو میٹر دور جا کر پانی لیتے ہیں تو اس اسے ہمیں پانی کی قدر کرنی چاہیے اور اسے بالکل ضائ نہیں کرنا چاہیے ہے نا
جی ہمارے یہاں تو ہے نا وارس کا پانی آتا ہے نا اس کو ٹینک میںک اٹھا کرتے ہیں اور ضرورت کے مطابق کام میں لیتے ہیں
ہاں بائی جان
اور اپ ان کو ہے نا پیٹ بہتے جتنا ادھک ہو سکے نا اتنے زیادہ لگانے چاہیے جتنا پیٹ پودا ہوگے گا اتنا ہمارے لیے آکسیجن دے گا بارش کا کارن بنے گا
ہاں بھائی جانائی
اس سے ہمیں پھول پتی فل پراپت تے لکڑی پراپت ہوگی جانوروں کے لیے چارا پراپت ہوگا اور چھایا گرمی کے دنوں میں چھایا پراپت ہو کیی اور اس ایک پیٹ کے بیچ سے بہت سارے پیڑ اگائے جا سکتے ہیں
ہاں بائی جائی تو آپ نے بالکل اچھی بات یہی تو ہم پانی بچانے کے لیے چھوٹی چھوٹی عادتیں اپنا سکتے ہیں جیسے نل کو کھلانا چھوڑنا ضرورت کے مطابق پانی استعمال کرنا گااری یا مطلب کہ فرش دتی وقت پانی کم خرچ کرنا اور بارش کا پانی کو جمع کر کے ضرورت کے وقت استعمال کرنا ہے نا تو یہی چھوٹی چھوٹی عادتیں ہمارے پانی کو بچا سکتی ہے
ٹوٹے ہوئے ن لے ان کی مرمت کرنا اور جو پجول میں باہر ہو آپ دیکھتے ہوں گے موٹریں چلے رہتی ہیں پانی بہتا رہتا ہے ان کو بند کر دینا ٹائم پر اور
ہاں بھائی جان ب اور صاف پانی پینا بھی بہت ضروری ہے صاف پانی پینا بھی بہت ہی ضروری ہے ہماری زندگی لیے تو گندا پانی پینے سے بیماریاں پھیلتی ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ صاف اور محفوظ پانی پینا چاہیے اور اپنی مل کیا جو ہوتا ہے پانی تو ذریعے گندے نالی حالانکہ اس کو بھی ہمیں گندا نہیں کرنا چاہیے نالیاں بھی صاف رہنی چاہیے ندیاں بھی صاف ر چاہی اس سے کیا ہوا کہ جب ہم ان کو صاتھ رکھیں گے وہاں سے مطلب کہ جو جیسے ہوتے ہیں انسیکٹس ہوتے ہیں وہ کم پیدا ہوں گے دیکھیے وہ کیسے ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم کچرا پھینک دیتے ہیں ندیوں میں پھر جب پانی کی تعداد وہاں پہ کم ہو جاتی ہے تو وہ گندا ا جاتا پانی وہ انفیکٹڈ پانی ہوتا جات ہیں تو وہیں سے یہ مطلب کہ جو ہوتے ہیں انسیکٹس یہ وہیں سے پیدا ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جانور تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ ہم کو کارڈ دیتے ہیں اسی سے پھر ہم ڈینگو ملیریا ہوتا ہے کی انفیکٹیڈ ہوتے ہیں پہلے سے ہی تو اس سے پھر ہم کہیں نہ کہیں کہ مل کہ بہت سار لوگوں کی جان بھی چلی جاتی ہے تو آپ نے تو وہ دیکھا ہی ہوگا آپ کو تو پتا ہی ہوگا تو کہیں نہ کہیں اس کی ذمہوار ہم ہی ہم ہی لوگ اپنے پیروں پہ خود ہی کولہڑی مار دیتے ہیں
ا ان کو مچھر مارنے کے ناسر کا اپیوگ کرنا چاہیے اور نالیوں کو ڈاک دینا چاہیے
ہاں بھائی جان تو اس کو ہم کیسے کام کر سکتے تو ہمیں ایک کام کرنا ہوگا درخت لگانے ا بھی ب پانی بچانے میں مدد کرتا ہے درخت ماحول کو بہتر بناتا ہے بارش کا نظام میں مدد کر دیتا ہےد زمین کو ہرا بھرا رکھنے مطلب کہ رکھتا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانی چاہیے اور مطلب کہ ہمیں کیا کرنا چاہے ہارویسٹنگ پروسیس ہوتا ہے کہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے ہم اسی کو استعمال میں لیں اس سے کیا ہوتا ہے چھتوں کا پانی جو ہوتا ہے پھر نیچے یچے گرتا ہے ہمیں نیچے سے مطلب کہ ایسا کچھ کرنا ہوگا جس سے وہ ایک ہی جگہ جمع ہو سکے تاکہ پھر جب ہمیں اس کی ضرورت پڑی پانی کی ہم پھر کھیت کو وہی پانی دے سکے اپنے گارڑن کو وہی اپنے آنگن کو وہی پانی دے سکے ہے نا تو ہمیں اس پروسیس کو کو بھی اپنانا چاہے کہیں نہ کہیں بہت ہی بڑی تبدیلی آئے گی اسی سے ہے نا
جی
تو مطلب کہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پانی صرف ایک ضرورت نہیں ہے میرے بھائی بلکہ زندگی بنیاد ہے اگر ہم آج پانی کی حفاظت کریں گے تو آنے والی نسلیں بھی اس نعمت کا مطلب کہ فائدہ اٹھا سکیں گی ہمیں ہر وقت مطلب کہ ہر قطرے کی قدر کرنی چاہیے کیونک ہر قتر ہے نا بھائی
یہ جو پانی ہوتا ہے اس کو ندی نالوں میں جو فیکٹریوں کا پانی نکلتا ہے نا دوش پانی کٹانو والا پانی اس کو ندی ناڑوں میں نہیں چھوڑنا چاہیے
ہاں بھائی جان تو پانی سے اگر میں آپ کو بتا دوں پانی سے بجلی بھی پیدا کی جاتی ہے مطلب کہ کئی ملکوں میں دم بنا کر مطلب کہ پانی کی مدد سے بجلی تیار کی جاتی ہے اس بجلی سے گھر سک ہسپتال اور مطلب کہ بہت ا ایسے کاروبار چلتے ہیں تو اگر پانی کی کمی ہے نا
جی
تو اگر مطلب کہ پانی کی کمی ہو جائے یہ سبھی کاروبار رہ جائیں گے ہم مر جائیں گے ہے نا تو اگر پانی کی
اکنمی چل رہی ہے اب ان کو نا پانی بہت کم سے کم اپیوگ کرنا چاہیے ا زیادہ بگاڑ نہیں کرنا چاہیے چاہیے اور ندی ناڑوں میں مرے ہوئے جانور نہیں پھینکنے چاہیے کیمیکل والا پانی نہیں چھوڑنا چاہیے اس سے پانی کے اندر کے جو جیو جنتو ہیں ان پر بہت افیکٹ پڑتا ہے
ہاں ب جان تو افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ پانی کی قدر نہیں کرتے کچھ لوگ نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں یا ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں عادت دوسروں مطلب کہ یہ عادت ا کہ بہت ہی خترم بہت گندی عادت ہے بہت ہی خطرناک ہے مطلب کہ ہماریے ماحول کے لیے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے سکول اور گھروں دونوں جگہ ہمیں بچوں کو پانی کی اہمیت سے انی چاہیے بچپن سے ہی اچھی عادتیں بڑ مطلب دی جائے گی تو انسان بڑی عمر میں بھی مطلب کہ ان پر عمل کر سکتے پھر کہیں نہ کہیں آگے آنے والی بھی جنریشن بھی اس پہ
جی بھائی جان بالکل صحیح بات ہے آپ کی ہمیں زیادہ سے زیادہ پانی بچانا چاہیے
ہاں بائی چانس
اور جتنا ہو سکے اتنا جل سرشن کرنا چاہیے اور بچوں کو سکھانا چاہیے ہمیں اس کے لیے میٹنگ کرنی چاہیے وہ مہم چلانی چاہیے گروپ بنانی چاہیے
ہاں بھائی جان تو ہمیں دریا ہاں بھائی جان تو ہمیں دریاؤں جیلوں اور نہروں کو گندا نہیں کرنا چاہیے کچرا اورور مطلب کہ گندگی پانی میں مطلب فیکنیس سے آلودہ ہو جاتا ہے اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی نقصان ہوتا ہے تو ہر سال بائیس مارچ کو مطلب کہ ورلڈ واٹر ڈے منایا جاتا ہے اس دن لوگ کو اپنی مالک اپنی کی پانی کی اہمیت اور اسی ب کی طریقے کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہر شخص پانی کی قدر کرے اور اس سےہ نعمت کو اس نعمت کو ضائع نہ کر
جیا نہ کرے الحمد للہ بھائی جان آپ سے بات کر رہے بہت اچھا لگا اور آپ سے مجھے ب بہت ساری جو جانکاری ملی ہے ان شاء اللہ ان کو میں آگے لوگوں تک پہنچاؤں گا
ہاں بھائی ج تو آپ اپناتی
خدا پچ